وعلیکم السلام السلام علیکم
کیا حال ہے ٹھیک ہو
بہت اچھی ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں
آپ کی کزن کتنی ہے وہ بلی دیکھنے گیا
اچھا ٹھیک کس کے ساتھ گیا
ماما نے چھوڑا اس کو وہاں پہ
اچھا ٹھیک ھیک کیا بول رہی ہوں میری کزن
وہ بہت اچھی ہے
رینڈم بات کرتے ہو کہ ٹاپکس پہ
وہی نا رینڈم نکا پہلے رینڈم کی پھر لگا کہ باتیں نہیں آ رہی ہے تو پھر ٹاپک نکالا
ٹھیک کتنی کی اس کے ساتھ
دو تین کی ہے دو کی ہے نہیں اس کو ایک ضایا ہوئی بچاری کو دو کیے
اس سے پہلے کی تھی اس کے ساتھ کوئی
نہیں
ٹھیک
ہاں
اور بتاؤ ٹھیک ہو پی چائے شایے ہو گئے پکوان ریڈی
کر رہے ہیں
ٹھیک میں نے بھی کیا اوپر جھاڑو آپ تھوڑا سا کھیا کھایا مجھے بھوک لگ گئی
اچھا ٹھیک ہے انشاء اللہ آپ کا بیٹا ہوگا
آپ دعا کرتی جاؤ میری بہن
دعا تو کرتے ہیں جس کو جس کی تٹپ ہے وہ اس کو ملے
آمین
میری بہن کو بیٹی اتا کرے میرے بھائی کو جو بھی اللہ کو نعمت وہ قبول مطلب وہ ہمیں قبول ہے ہاں ہاں
جم
ہمیں یہ ٹینشن نہیں آئی بیٹی ہوگی کیا ہوگی ان کو بھی عطا کرے
میرے ب بھائی کو بھی
عین آامین امت ہو پھر سے لیکن آپ لوگ کہاں ان شل میں بتاتے ہو
میرا اللہ پاک کی قسم نہیں پتتا تھا کیا ہوا آپ میں تو بتاتی ہوں آپ کو مجھے خود دو مہینے کے بعد پتا چل گیا
م جب آپ کو کیسے نہیں پتا چلا ذرا مجھے بولو مہینے کے بعد ہی تو پت
مجھے کیا دیکھو مجھے پہلے مجھے بہت ٹینشن ہوئی تھی نا آپ کو نہیں پتاہ میں فون تھا مجھے یاد تک نہیں تھا میرے پیریڈس کب ہے پھر آپ کو پتاہ اللہ پاک کی کسم میں میں نے لیا تھا نا ایضل جان کو بیمنا میں اسکریچ وہاں ایک چرے اس کو میرے ساتھ پیریڈس تھے اگر آپ مسلمان ہونا یقین کرنا میں نے اچھا اچھا آیا سمجھ میں نے اس کو کال کیا میں نے بولا آپ کی ڈیٹ بتاؤ پھر اس نے مجھے بولا نا ایسے میں نے بولاٹ اٹ از ڈلے پھر میں نے پھر بھی پھر بھی میں گئی پھر تھوڑا اور ٹائم ہو گیا پھر مجھے پتا چل گیا
ہاں اچھا آپ کو کھانوں میں وغیرہ میں تبدیلی نہیں آئی مزاج وغیرہ میں
بالکل بھی نہیں پہلے تمہاری قسم آپ کی قسم عض ال جان کی قسم
اچھا کوئی بات
مجھے نا وہاں تھوڑا تھوڑا مجھے لگتا تھا وہ گھیور ویور مجھے لگتا تھا میں نے رو لیا ٹینشن ہے اس وجہ سے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
سمجھ اور مجھے لگتا تھا نا خود باراری باراری پن جیسے میں اٹھ نہیں پاتی تھی مجھے لگتا تھا یہ ٹینشن سے میری جیسی ٹانگ گئی بیٹھ گئی
وہ ٹینشن نہیں وہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ تھا
اوپر والا خیر کرے
انشاء اللہ کرے گا اور سناؤ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آ پتا
بس آپ کی دعا آپ سناؤ
میری دعا تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے بس آج بھی وہ سیل پہ کپڑے وغیرہ لاتی ہو
ارے نہیں ارے یار اتنی ٹینشن اس میں ہے تھوڑا اسٹاک ابھی بچا وہ ایسے ہی ہے بڑا
وہ اچھا وہ والے جو باہر سے لائے تھے آپ نے وہ آج بھی ایسے پڑا ہے اب تو اتنے سال ہو گئے
میں نے تو اس کے ساتھ پھر کچھ نہیں کیا وہ بند ہے وہ ڈسپوزبل پالتھیینس میں لاسٹ ایئر پھر مجھے آجزر ٹینشن ہو گئی اس سال دوسری ٹینشن
آپ کیا کرو گی
انشاء اللہ ہو جائے گا اس کو کچھ نہ کچھ آپ آپ لگات ک آ سوٹس
اب میں نے تو پھینکا ابھی
کیوں میں نے بھی
میں نہیں الگ آیا اور س کا
سوز وہ بڑے پیارے تھے
ہاں وہ اچھی تھی اگر ان کا کوئی بلیک اور ہوتا نا شبو خریدتی
بلیک ہے اور ایک
وہی وجہ سے ہم نے لیا میں اس کو بولوں لیکن آج مت وہ آٹھ سو دے گی
ساڑھے سات سو کا تھا وہ مجھے جتنے کا ہوگا اس نے دس روپیہ کم دے دے
میرا مطلب ہے وہ تو لاسٹ ایئر کا ای سےے دو سال پرانا اسٹاک ہے نا
چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بتاؤ
ٹھیک رب سناؤ
بس جی آپ سناؤ
آپ لوگوں نے کتنی بیڈنگ وغیرہ لائی وہاں سے
ہم نے اتنے پیسے فضول کیے اتنے قبلے کس چیز کے لیے
ہاں آ پشو بپ ل آ پش بپ
کے بدلے ہم نے کیش رکھا ہوگا
اور کیا آ پرشب پاگل تھر نہیں شوبو نہیں تو پھر بھی مطلب اس کو یوز میں آ گئی
میری تو بالکل میری تو ایسی ہے
ا اس کو ی اس میں آ ج وردن تو اس کا ا ون ہے لیکن اب ایسا ہی ہے
میں نہیں میھی تو ایک تو پھر مجھے شادی کے بعد ویٹ گین ہو گیا
ہ نہیں اس کو ایک بات ہے نا ا جیسے اس کی وہ دوسری سرجری آئی نا وہ
ہاں وہ ریڈیشن ہو اس سے ہوتا ہے اس والی سے
نہیں گرل بلیڈر وغ بغیر دوسری سرجری آئی نا اسے اس تو وازن ہی گٹ گیا وہ آج پتلی سوکھی ہڈی ہے
کلی گال رڈر سے وزن کم ہوتا ہے
ج پتا
ہاں اس سے وزن کم ہوتا ہے
ہاں وہ آج سوکھی ہڈی ہے مطلب ٹھیک ہے جتنا ہونا چاہیے نا آوازن وہ اچھی مقدار میں ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ میں نے اس سے کل کہا آپ آپ کو بانٹنا بھی نہیں چاہیے پھر اللہ تعالی جب دے گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ پھر سے امید تو اچھی ہی رہو گی اس میں
ہاں ا وہ ابھی بھیس پر ہیز میں ہے کھادی ہے سب کچھ
نہیں ابھی نہیں ہے پرہیز پ ا اس کو تو اب کچھ کھانے کو آتا ہی نہیں ہے نا وہ اگر لیٹ کھانا کھائے گی پھر شام کو نہیں کھا پائے گی
وہی دیکھا میں نے آپ کو بولا نا گال بلیڈر سے ہوتی ہےس
ہاں وہ آج کھانا تھوڑا سا کھاتی ہے خدا
کیونکہ انسان پھر نہیں کھا پاتا ہے کیونکہ ڈائجیشن اس نے مجھے بولا پرس
وہ ایم آر آئی تھا اس نے وہ اب کرائی ہی نہیں
دیکھو گال بلیٹر سے کیا ہوتا ہے پچتا بہت کم ہے کھانا انسان سے کم کھاتا ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ویٹ
ہاں گ ویٹ کمز کم ہوتا ہے ہاں بالکل ہاں وہ آپ کتنے بجے جاؤ گی آئزل کو لانے
ابھی ابھی
آج پھر بھی الحمد للہ آج پھر بھی الحمد للہ اچھی چل رہی ہے ایپ
ہاں ہاں وہی تو میں نے کھیلا
ہے اور چا رہی ہے
ہاں چار بھی نہیں
سب بیٹھے ہوئے تھے ہاں چلے گی انشاء اللہ اور کیا کرے گی بس ہمیں بھی لوائلٹی سے کام کرنا ہے اچھے سے کام کرنا ہے تو اور سناؤ
بس آج پھر بھی موسم بھی بڑھیا ہے
ہاں موسم تو بڑھیا ہے آج آج زیادہ ہی دھوپ
نہیں
ہاں
بیڈ موسم ہے
ہاں ہاں ہاں
باقی
یہ کس ڈاکٹر کے پاس جاتی کیا آپ کیا بول رہی تھی
پھر اذہان جب آپ کو جاتا ہوگا آپ کو پھر بڑی یاد آتی ہوگی اس کی
پوچھو مت میں پاگل ہو جاتی ہوں لیکن کروں بھی کیا
سوتا کس کے پاس ہے وہ
سوتا تو ماما کے پاس ہے کبھی میرے پاس کبھی اس کے پاس کبھی کچھ
جب شبو ہوا جی پھر جاجی چلی جاتی ہے ہال میں
ہاں ہاں ہاں
اچھا ہے ا بھی جان شبو بھی کیا کرے
مجھے نا فون پہ فون فون پہ فون
بلکہ جون کوکیونکہ بیٹے کو بھی اسکول جانا ہے اور یہ بھی
ہاں اب کہاں جا رہا آپ کہاں زیاد ہ آ پائے گی اب بیٹا تو اس کا ٹائم نکالتا ہے وہ بیچ میں ہی کہتا ہے مجھے نانی ہال جانا ہے تو وہ آتا ہے کبھی مامو لاتا ہے مامو کا بیٹ ہاٹ
کوئی شوہر سے بو لا ہے گھر پہ
ہاں ہے نا شادی پہ وہ یہی آئے گا آپ دیکھ لینا وہ جب وہاں کراؤڈ دیکھتا ہے زیادہ پھر وہ گھر ہی آتا ہے
نہیں میں نے میں شعبو کی بات کر رہی ہوں
شوبو کی بات تو ہے ہی نا ویسے وہ وہی رہے گی میں نے میرے بیٹے کا بولا
اس کی وہ دیو رانی ٹھیک ہے اس کو ہو گئی فرق تھوڑی طبیعت نآساز تھی ان کی
کو یہ سیکریٹ فائل ہے اس کو بولا گیا ہے آپریشن اچھا تھڈ بولتے ہے
مجھے بھی تو ہے لیکن مجھے ڈاکٹر نے بولا آئی کانٹ آپریٹ رائٹ ناؤ آپ کو
اچھا ٹھیک
ہاں ہم سے بہت عذاب کرتے ہیں یہ ابھی
ہاں اور باقی ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں بالکل میں نکلی بیٹی کو‌ لانے
اچھا ٹھیک ابھی بس اور ایک منٹ
کوئی دقت نہیں آپ کو آئے ہاں راجہ
ابھی نہیں آیا آتا ہی ہوگا
اقلا کے پاس گیا بلی دکھنے
اکلا کے پاس کھیل نہیں جاتا ہے اب کیا کرے گا اور باقی ٹھیک ہو
بالکل ٹھیک آپ کی دعا ہونی چاہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھ
وہ تو ہم آپ کو نیٹورک میں بہت ایشو آ گیا
میں نکلی نا گھر سے
وہاں کیا ہے
کچھ نہیں چل رہی ہوں
اچھا ٹھیک
چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ